ہلو
ہلو
اسلام علکیم باجی
اور
السلام علیکم
السلام علیکم
اور شب اور سب خیریت
خیریت
جی تو کھانا پینا ہو گیا
ہاں ہو گیا
جی تو باجی ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے کہ آپ مواشلات اور رحمت یہ جحمت یعنی حفادتے تعمیری اور آثاریہ ڈیجیٹل کا فلسفہ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے
جی بالکل آج ہم اپنی جبان کی فساحت اور بلاگت کے ساتھ ایک ایک ایسی نہایت عجیب عجیب ججیب جدید اور معتبر موضوع کا احاطہ کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے حیاء کہ ہر ایک دم ہی پر کافی ہوچکا ہے ایک ایسا آلہ جس نے پوری کائنات کو سمیٹ کر ہماری مٹھی میں بند کر دیا ہے سا او کی اس اس روزن میں فل میں آپ کا تہ دل سے وہاں کا
جی جی جی جی جی جی تو باجی ہم آپ سے کہنا چاہیں گے کی آج کی یہ ہماری سمشیات اور ماور کا ایک ایساایتی کلید بنیادی اور حیاتی موضوع ہے جو آج کے دور میں انسان کی روح اور اس کے ذہن کی اور اس کی شخصیت میں مستقل طور پر مستر مستعر کر رہ رہا ہے اور آج ہماری اس کا در تشلی طوبا اور نواب اثرات یعنی موبائل کا اپیوگ و درپیوگ اس کی تعمیری عوائدت اور رشق بے انتہا مجہ اور اثرات اس کے بارے میں آپ کا
جی جی بالکل جب ہم ک جدید آلے یعنی اسمارٹ فون پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ ہے قدرت کے کے بعد انسان کا سب سے بڑا محجدا نظر آتا ہے مگر افسوس کی بات بات یہ ہے کہ جہاں اس نے ہمارے کاموں کو نہایت سہل اور کو سادہ بنایا ہے وہی اس نے انسان کو اپنی ہی جات سے بے بے خبر بے خبر اور محروم کر دیا ہے آج کا انسان اس شیشے کے ٹکڑے کا اس قدر غلام ہو چکا ہے کہ وہ ہے اپنوں کے پاس بیٹھ کر بھی تنہائی کے عالم میں ہی جا رہا ہے اسے ناجوک اور جیتا سورت یہ حال پر آپ کی آپ کے دانشمندانہ خیالات کیا روشنی ڈالتی ہیں جی پرمائیے آپ
جی جی بالکل بالکل کیا اپنے کی موبائل فون دراصل جسی دواری دوراری کروا رہتی ہیں کہ جس کہ جس کا اگر صحیح ملاچ استعمال کیا جائے تو وہ نو
جی
استعمال کیا جائے تو یہ زہر ہے قاتل ہے یعنی انسان نے اپنی سہولیت کے لیے اسے اشتہار کیا ہے مگر آج یہ یہ انسان کا آپ اور انسان اس کا ڈیوس مشہور بن چکا ہے یہ یعنی کہ ہمارے آدھے کام سائمن کی خدمت میں موبائل اس کے خطرناک درپیوگ کے تمام کلیدی اور کلیدی کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں یعنی موبائل کی تعمیری اشن کا اپیوگ اس کے بارے میں آپ
جی جی بالکل سب سے پہلے ہم اس کے سخت پہلو یعنی اس کے بہترین اپیوگوں پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہیں ایک زمانہ تھا جب پ کام بھیجنے کے لیے مہینوں کا انتظام لازمی تھا آج اس اس آلہ مواصلات نے دوریاں دوریوں کا جنازہ نکال دیا ہے جی فرمائیے آپ
جی جی کیونکہ یہ سائنس کا سب سے عجیب اور باقی جا ہے موبائل نے پوری دنیا کو کریا ہے جو ساتھ سمندر پار عزیزوں میں نسٹالتے ہی پتے ہی نہیں رابطہ قائم ہو جاتا ہے ان کی دیدار بھی ممکن ہو جاتا ہے یعنی اس سے
جچ
والے نے مصیبت اور اذیت ضروری ہے یعنی یہ وقت اعلی انسانی جانوں کی حفاظت کا ایک متوار ذریعہ ثابت ہو عشرہ مبشرہ کے نظام میں ایک ایسا انقلاب کیا ہے کہ جس نے انسانی تہذیب کی کرتا ہے وہ پروازیں ل
جی
کر دی ہے یعنی اس بارش آرہی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
جی بالکل اور جہاں تک کہ تعلیم تعلیم اور تجارت تجارت کا تعلق تھا ہے وہاں تو موبائل موبائل نے گیان کا سمندر ہمارے سامنے کھول دیا ہے جی فرمائیے آپ
وہ ب کیا آپ نے کہ آج کی اس طالب علم میں کسی عظیم کتاب کی معلومات لیے پکالوں کے چر اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک کلک سے ہی دنیا کا بڑے سے بڑا علم بیان سینزی دریافت اس کے ذہن کا حصہ بن سکتی ہے اس کے علاوہ معاشیات کی دنیا میں سب سے ان سے بینکنگ اور خرید و فروخ اور دفتری کاموں میں اس کا آسان ہو یہ ہے کہ انسان گھر بیٹھے لاکھوں کی تجارت اور بڑے سے بڑے ان کا نہایت امانت داری اور سہولت کے ساتھ انجام دے سکتا ہے یہ ہنر مند
جی
اور روزگار کا ایک بہت بڑا سر چشمہ بن چکا ہے یعنی کہ موبائل استشال کا درپیوگ یعنی ذہنی سری اور یادا اس کے بارے میں آ
جی بالکل اب اس کے اس تاریخ پہلو کی طرف آتے ہیں جو اجہد تکلیف دے ہیں یعنی اس کا درپیوگ آج آج کے جو نوجوان نشل ہے وہ ویہ گھنٹوں اسکرین کو اسکرول کرنی ینیش شارٹس اور ریلس کی لچت کی خریب میں مطلع ہو چکی ہے اس عادت عادت نے ہمارے ہے جہن کو کیسے مفلوج کیا ہے کیا فرمائیے آپ
جی جی جی کیا باقی بات پوچھیے آپ یہ ک اس صدی کا سب سے بھیانک اور عذاب ہے گ اسے چے کہ سائنس جدیدی سائنس حم سائنس کہتی ہے کہ جب انسان بے مقصد میر کی سکن پر اپنی امولیاں گستا ہے دیتا ہے تو اس کا دماغ ہوا پائن ہر اس کے جال میں پھس جاتا آئے اور محج وقت کا جائزہ نہیں بلکہ یہ انسانی جہانت کا بدلام ہے یعنی کہ اسے انسان کی قربتیں توجہ نہیں اس قدر بٹ رہی ہے کہ کسی سجیو کتاب یا گہرے وچار پر تو ور نتان کیندرت نہیں کر پاتا نوجوان اپنی حیات رش رش قیمتی سائن اپنی امنگیں اپنی رچنا کو چھا گیا اس عبباشی دنیا اچ با ہے اسٹ جانو آصری آنے والی نسلوں کے اندر سے بھک لگ شری یعنی جسمانی جذبات اور نفیت قوار اس کے بارے میں ان کا کیا
جی جی بالکل میں نے مظاہرہ کیا ہے کہ رات رات بھر جا کر موبائل کا استعمال کرنا یعنی سبق باداری کرنا اب ایک عام فیشن بن چکا ہے اس کا صحت پر کیا خطرناک اثر پڑ رہا ہے جی فرمائیے آپ
جی جی بالکل کش لاتی ہی سازی لا ہے کہ موبائل کے خرید کرنے والے مری روشنی ہماری آنکھوں میں منہ سے ہماری لوڑ کو محدود کرتی ہے اور نیند کے پراکرتک چکر وہ مکمل طور پر پگا کر یعنی نتیجہ یہ ہے کہ بہت کم ہو کے رہاندرا موٹاپا موٹاپا کمزوری بن ریڑ ک کے دردوں کا شکار ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اس کا نافت اثر یہ ہے کہ انسان ماسارتی تنائی کا شکار ہوتا ہے جو لوگ ورچوئل ورچوئل دنیا میں ہزاروں دوست رکھتے ہیں مگر حقیقی زندگی مسو ک ل اس کا دوروپیوگ انسان کو ذہنی اذیت کے نی عمل کاجب فہمی کی گہری دلدل میں ڈھکیل رہ ہے یعنی سائبر رم القادی کا جواب اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
جی بالکل موبائل کے درپیوگ سے جو ایک اور ناصور پیدا ہوا ہے وہ ہیں ہیں سائبر جرائم اور آپ اخلاقی ایکدار کا پتہ نہیں چل میڈیا پر نفرت پھیلانی پڑے دینے اور دوسروں کی مجھے میٹاکو جو رومرکرنے سے ذرہ بھی سنکوچ نہیں کرتے جی فرمائیے آپ
نا کی اب یہ جن کسی موسم موضول لگام سص شخص کے ہاتھوں میں لگ جاتا ہے تو وہ اس کے ذریعے بلیک میل افوہ بازی اور وتی دھوکا داڑی کا بازار گرم کرتا ہے اس سے افسوس ناک بات یہ ہے کہ آج چھوٹے چھوٹے بچے وہ سامگری تک پہنچ رہے ہیں جو ان کی عمر اور ان کے معصوم ذہن کے لیے زہرسے متعارف اور علاقے کا جنازہ نکل گیا ہے لوگ اصل رشتوں کا ا کے دباؤ کو لگا رہے ہیں یہ موبائل کا راستہ اس کے بارے میں آپ نے کا کیا خیال ہے
جی بالکل آپ نے اس آلے کی اچھائی اور برائی دونوں کامکمل آئینہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے آئیے اب ہمارے سائبن کی لیے کچھ ایسے عملی آسان اور سنہری جاب پیس کریں جن ہیں اپنا موبائل کے اس عزاب سے بچ سکیں اور اس کی طاقت کا صحیح اپیوگ کر سکیں جی
اور اس کے لیے آپ کا طہ دل سے شکریہ اللہ حافظ